السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی
کیسے ہو آپ
میں اچھی ہوں الحمد للہ آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور بتاؤ
کیا کر رہے ہو
ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کر رہے آپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں آر ہ بس
ادھر کا موسم کیسا ہے آج؟
ابھی تو دھوپ ہے لگتا ہے تھوڑی دیر میں بارش ہوگی
ادھر بھی دھوپ ہے بٹ آج تھوڑا ٹھنڈا موسم لگا رہا گرمی نہیں ہے اتنی
روز سے زیادہ ٹھنڈا ہے
ہوں صی ہے اور
کھانا کھا لیا آپ نے
ہاں میں نے تو کھانا کھا لیا آپ نے کھا لیا
جی
کیا بنایا تھا آج
نوڈلس
ہ نوڈلس کھانے میں ک جاتا ہے
ہاں
اچھا کیسے بناتے اس کے مطلب کہ اچھا ہم تو نہیں نوڈلس نہیں کھاتے نوڈلس کے کھانے سے مطلب کہ کیا کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہو مطلب وہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں کہ
نہیں جنک فڈ ہے نا وہ
اچھا اچھا تو نقصان دیتا ہے
کی اور فائدے بھی ہے اس میں سبزیاں بھی ہوتی ہے بہت ساری
اچھا تو آپ سبزیاں ڈال کے بھی اس میں بناتا ہو
ہاں ساری سبزیاں ڈالتے ہیں ہم
اچھا اور کیا سا بنا لیتا ہو آپ میں نے تو کھایا آج دال چاول اور یہ تھا کیا کہتے ہیں پرول کی بھاجی
پرول
ہاں پرول
وہ کیا ہوتا ہے
وہ بھی ایک سبزی ہوتی ہے
اچھا
بھجی ہم لوگ بناتے ہاں تو وہی بنایا تھا
آج میں نے یوٹیوب سے رس ملائی بھی ٹرائی کی
اچھا رس ملائی کیسے بنا دو بتا سکتے ہو
ہاں
اچھا بتائیں
سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ لیں گے
جی
پھر اس کو اچھے سے ابال لیں گے
اچھا ہاں
پھر گیس سلو کر کے نیمبو کا رس ڈالیں گے کیونکہ دودھ کو ہمیں پھوڑنا ہے
ہاں
پھر د جب پھٹ جائے تو اسے مسلم کلوتھ میں ھان لیجے
اچھا
ٹھنڈے پانی سے دھو کر کھٹا پان ہٹا دیجے
اچھا مطلب کھٹا پانی کو ہٹا دیتا اس میں سے ہاں ہاں ہاں
تیس منٹ اس کو رکھ کر اس کا ایکسٹرا پانی بھی اور ن
اور نکل جائے گا جی جی جی
پھر اس کو کو اچھی طرح سے آٹھ دس منٹ مس ہے
اچھا اچھا جیسے مطلب اس میں پورا اچھے سے سافٹ سافٹ ہو جاتا ہے تب جا کے مطلب کیا ٹھ کے بنات اچھا
اگر اچھا سافٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ پھٹ جائے گا ٹوٹ جائیں گے وہ
او اچھا
پھر اسے چھوٹے چھوٹے گول گول ٹکیا بنا لینا ہے پھر شوگر سیرپ میں اس کو پکانا ہے
اچھا اس میں کچھ مطلب کہ ڈالتے نہیں ہو جیسے پولنے کے لیے کچھ ڈالا جاتا ہے نا تو وہ چیز نہیں ڈالتے ہو
ہاں کھاتاتہ سوڑا ڈالتے
کھٹا نہیں ج سوڈا جو آتا ہے وہ پھولنے کے لیے مطلب کہ جو ٹکیا آپ بنا رہے ہو تو اس میں ڈالنا پڑتا ہے نا تھوڑا سا تو اس سے کیا ہوتا وہ جو آپ کی جو مٹھائی ہے وہ نا تھوڑا بڑی بڑی دکھے گی اور فلی فلی س مطلب کہ دیکھیے کہ اچھا بنتا ہے ہاں اور آگے کیا کرتا
پھر شوگر سیرپ اپ ن کو اچھے سے پکا لینا ہے
اچھا
پھر اس کی ربڑی بنانی ہے
او رابڑی رابڑی کیس
اس میں چینی الائ چی اور کیسر ڈال دینا ہے
اچھا
سر آپشنل ہے سب کے پس اوی نہیں ہوتا ہے لیکن ڈال دیے تو اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے
ہوں سحی بات ہے اور اس کے بعد کیا کرتے اس میں مطلب کہ رس میں آپ یہ ڈال دی تو پورے مطلب وہ جو کی بنائی یہ ٹکی کو فرائی وغیرہ بھی کرتے ہو کیا
نہیں
ٹکے کو پڑائی نہیں کرتے
نہیں اسے ویسے ہی رس میں ڈال دیتے
کے رسما ڈال دیتے
ہاں
میں نے تو اکثر مطلب مٹھائی بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو ٹکی کو پہلے فرائی کرتے پھر اس کے بعد رس میں ڈالتے اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ اور زیادہ مطلب کہ بڑھ جاتا ہے
اچھا میں نے یوٹیوب سے دیکھا تھا تو ڈال دیا تھا اس میں
او چلو کوئی بات نہیں سب کا سب طریقہ رہتا ہے بنانے کا ہاں اور کیا سب ٹرائی کرتے ہو آپ
اور کچھ بھی ٹرائی کرتی ہو یوٹیوب سے
اچھا یوٹیوب سے تبھی آپ نے اپنے من سے ے نہیں منا آتے ہو کیا
نہیں من سے نہیں آتا ہے مجھے
ابھی من سے بھی بنا کے دیکھو یوٹیوب سے تو سب بنا لیتے لیکن من سے بھی بنا کے دیکھو پھر وہ اس کا نا مطلب کہ اس کا اور زیادہ مطلب کہ ذائقہ الگ ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یوٹیوب کبھی یوز نہیں کیے ہاں تھوڑا بہت مطلب کہ کبھی یہ ہو جاتے تو کر لیتے نہیں تو وہ بھی نہیں ہم لوگ ہاں ہم لوگ ڈائریکٹ بناتے اب جیسا بھی بنے مسالے تو وہی ڈالنے ہیں مطلب کہ جو چیز بھی ڈالنا ہے تو وہ وہ تو وہی ڈالنا ہے
ہاں وہ سب پت ہونا چاہیے
پت ہونا چاہیے اور بتاؤ اور سب کیا بنائے
بس اتنا ہی بنائے تھے
اچھا اور کھانے میں آپ کیا کیا بنا لیتے ہو
زیادہ تو نہیں آتا ہے مجھے کھانا بنانا بریانی وغیرہ نہیں آتے
کیا نہیں آپ کو کیا کیا بنانا نہیں آتا
بریانی وغیر پورن پلی یہ سب ہار ہارڈ چیزیں نہیں آتی کیا
ہاں ہاں آت آ آ سیکھ ج ہاں ان شاء اللہ سیکھ جاؤ گے مطلب اتنا بھی بھاری چیز نہیں ہے جب بناتے مطلب کہ بنا لیتے ہیں نا انسان تو اس میں مطلب کہ سب کچھ آ ہی جاتا ہے ایک چیز بنا لو کے تو ہر چیز آ جائے گا آپ کو
ہاں تھوڑی پریکٹس کی ضرورت
ہاں پریکٹس ہو ہی جائے گا انشاء اللہ ہو جائے گا جی جی جی گھر میں ہی تو انسان ٹرائی کرتا ہے اور کہاں جا کے ٹرائی کرے گا ساسو سرال میں تھوڑی نا کرے گی ہ سسرال نہیں کرنا ہے نہ گڑب
باقی آلو کی سبزی بینگن کی سبزی ایسا وغیرہ آ جا ہے بنانا
تو آپ آلو کی سبزی کیسے بناتے ہو
بتایا تھا نا میں نے آپ کو
اچھا جیسے آلو میں کئی ڈش ہاں ہاں آلو
اوکے
ہاں تو آلو میں مطلب کئی ڈشز ہوتی ہیں تو اس میں کیا کیا بنا لیتے ہو صرف سبزیاں بنائی یا پھر اور بھی کچھ بناتے ہو
فرینچ فرائز بھی بناتی ہوں
اچھا وہ کیسے بنتا ہے
اس میں آلو کو اچھے سے واش کر لینا ہے سب سے پہلے
ہاں ہاں
پھر اس کو ایسے لمبے لمبا کاٹنا ہے
اچھا اچھا
پھر اس کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں نمک اور ہلدی ڈالنے کے اس کو ڈالنا ہے آلو کو پھر اس کو اچھے سے سکھا لینا ہے وہ واپس پانی میں سے نکال کر
تو
میں تھوڑا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے پھر اچھے سے جب سوکھ جائے تب اس کو فرائی کرنا ہے
او انجوائے کرنا ہے اور وہ بھی کب مطلب جب ٹھنڈا موسم ہو اس ٹائم اپنے آلو کے پکوڑے مطلب کبھی بنائے
ہاں رمضان میں بناتے ہم
ہاں تو وہ ریسیپی بتاؤ مجھے میں بھی ٹرائی کروں
اس کےدر سب سے پہے بی چ آٹا لینا ہے ہمیں بیسن لینا ہے پھر اس میں ہری مرچ ڈالتے ہیں ہم پیسی ہوئی ہری مرچ اور زیرا سھ میں پیستے پھر وہ ڈالتے کہ نمک ہل جی اور تھوڑا سا دیکھ کنگ سوڈا ڈالتے تاک اچھا اچھا نرم نرم پکوڑے بنی اور ر وہت زیادہ پھول ہے
اچھا بیکنگ سوڈا اس میں
ہاں
ہم لوگ تو نہیں مطلب کہ سب کا سب کا یہ ہوتا ہے نا لیکن بیکنگ سوڈا اس میں کووں ڈالنا وہ پھولنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو مطلب کہ اگر ٹائٹ ٹائٹ بنے گا تو وہ مطلب کہ اچھے سے بنے گا نا پکوڑا مطلب کہ اور اچھا لگے گا میں
ہاں لیکن اسموتھ ہوتے ہیں نا اس سے
اچھا چلیے اچھی بات ہے اور کیا کرتے اس کے بعد آپ
پھر آلو کو کٹ کرنا ہے
اچھا
جو بھیش چاؤ پھر اس کو اس میں دال ک فرائی کرنا ہے
اچھا فرائی کر کے پھر کھانا ہے وہ بھی چائے کے ساتھ چار بجے شام میں اس کا ٹیسٹ یہ الگ رہتا ہے
ہاں
آ
آپ کیا کیا بناتے ہو آلو سے
ہم دوسرے طریقے سے بناتے ہیں جیسے آپ وہ اس میں ڈالیں نا مطلب کہ جا جیرا بھی ڈالتے ہو آپ سوڈا یہ سب ڈالے تو وہ دونوں چیز میں نے ڈالتی اس سے عجیب اسمیل آتی رہتی ہے تو وہ چیز مجھے پسند نہیں تو وہ چیز میں نے ڈالتی میں سارے مسالے ڈالتی ہوں لہسن چھوڑ کے باقی سارے مسالے ڈالتی ہوں مرچی تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں پھر اس کے بعد وہ پکوڑے کھانے میں بہت لاجواب لگتے ہیں
پٹھے پکوڑے پسند ہے کیا آپ کو
ہاں ہاں آلو کے پکوڑے پسند ہے بیگن کے پکوڑے پسند ہے یہ سب چیز نا مطلب میرا فیوروریٹ ہے جیسے دال چاول اور یہ بھرتے آلو کے بھرتے جو ہوتے او ہاں آلو کی بھجی سوکھی والی ہوتی ہے وہ اور سب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور جو ریسیپی آپ نے بتائی ہے ان شاءا جضور مٹ ٹرائ کرو گی ھیک
جی جی ضرور کریے
جی تھینک یو سو مچ
ویلکم
اوکے